ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا اور وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے
کھانا کھایا
ہاں کھانا کھایا آپ نے کھایا
ہاں میں نے بھی کھایا میں گئی تھی مکان پے میں اب آئی وہاں سے اب میں نے کھایا کھانا
کب گئی تھی
صبح ایک بجے بھائی کے سات جنید کے ساتھ میں گئی تھی تو
ہاں میں بھی آج پاپا کو بول رہی تھی آج میں نے ٹیوشن رکھا تھا بعد میں نے پاپا کو بولا تھا تھا آج میں بھی جاؤں گی نظر دینے تو پاپ ان کو اب پتہ ہے اب پھر پاپا نے بولا بولا جاؤ جاؤ ابھی نہیں آیا ہے گھر اس کو جیسے آج لیٹ ہی ہوا پھر میں نے اب چاول ڈالا میں دیکھوں گی آپ لوگ کب جاؤ گے مجھے تب کال کرے میں دیکھوں گی میں نے چاول اگر ختم کیے ہوں گے پھر میں آؤں گی کس کو جانا ہے اور
پابا کو جانا ہوگا نا شاید یے بھی متہ جائیں گے رانی وغیرہ
اچھا ٹھیک مجھے بولنا تب
ٹھیک ہے میں کروں گی فون آپ کو تب آپ نے آج ٹیوشن بچوں کو آف رکھا ہے
ہاں آج میں نے آف رکھا ہے ان کو آج میں اسکول میں بہت زیادہ تھک گئی تھی
اچھا ٹھیک ہے آپ اسکول گئی تھی
ہاں میں گئی تھی آج آج میں بہت تھک گئی اسی لیے میں نے اب ٹیوشن بچوں کو آف رکھا تھا اب موسم اچھا تھا تو اب میں نے سوچا اب چاول صاف کروں گی
ہاں ہاں آج بہت گرمی ہے
آج بہت زیادہ گرمی ہے ابھی دیکھو نا ابھی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی بہت تھنڈ رنگ
ہاں ہاں ابھی ہو رہی ہے
لیکن مجھے لگتا ہے موسم جیسے خراب ہو جائے گا
ہاں ابھی ہوگا شام کو تو روز ہوتا ہے خراب بارش شام کو روز ہوتی ہے
ہاں اس سے پھر بھی رات کو پھر بھی رات کو اس سے آرام ملتا ہے نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے رات کو
ہاں اگر ورنہ رات کو بھی ویسی ہی گرمی ہوگی نیند ہی نہیں آئے گی
ہاں نیند کہاں آتی ہے وارنہ
ہاں اور
اسکول نہیں گئی تھی آج
نہیں آج تھا نا وہ نیٹ اگزم ہے نا
ہاں آپ کے اسکول کو بھی آف
ہاں ہاں ہمارے اسکول کو بھی آج آف تھا
اچھا باقی جاتی ہو روز
ہاں ہاں باقی تو میں جاتی ہوں اب منڈے کو جانا ہے
مانڈے کو کہاں جانا ہے مانڈے تو چھٹی ہے
کیوں
منڈے ہے نا گیسٹر چھٹی ہاں
چلو پھر منڈے کو بھی گھر میں ہے نہیں مجھے نہیں پتہ تھی میں اب مجھے لگا منڈے کو جانا ہے ہمیں اسکول پھر بھی گرمی میں آرام ہی ملے گا
ہاں ورنہ کیا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے صبح کون چھوڑتا ہے کہ خود سے جاتی ہو
میں خود جاتی ہوں اس میں سومویا آٹو میں
فرینڈ ورینڈ ہوتی ہے ساتھ
ہاں ہاں ہم ہوتے ہیں تین فرینڈس ایک ساتھ جاتے ہیں ہم
ٹھیک ہے ہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے نا
ہاں ورنہ کیا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے
اب تو کل تو ہوٹسٹ کل ہے نا ٹوینٹی ون جون کل کا دن ہوتا ہے سب سے ہاٹیسٹ ڈے اب دیکھیں گے کل کیسی گرمی ہوگی
ہاں
پھر بھی پھر بھی شکر ہے کل سنڈے ہے
ہاں ورنہ کیا کل گھر میں ہوں گے پھر بھی
اور سناؤ
بس کھانا کھایا آپ نے
ہاں میں نے تو کھایا دن میں
سبزی کیا بنائی تھی
سبزی ہم نے میٹ بنایا تھا
اچھا ٹھیک
ہاں آپ لوگوں نے کیا بنایا تھا آج
ہمیں ٹماٹر تھے ساگ تھا اور بس اتنا ہی تھا ہمیں
ٹماٹر بھی تھے ہمیں
یے عید کا ہی میٹ ہے ابھی
ہاں ورنہ کیا نہیں یہ ختم ہو گیا ہم نے دیا تھا نا وہ ادب ادا پگڑا تھا خود کو
ہاں ہاں ہم نے وہ بھی ختم کیا جو آپ لوگوں نے ہمیں دیا نا وہ بھی ہم نے ختم کیا
جب ہم نے آپ کو دیا نا تبھی ہم نے گھر لایا تھا نا لیکن تب سے پکایا نہیں تھا آج پکایا تھا
اچھا اچھا ٹھیک ہم نے سارا کیا اب ختم بس اب ہمیں میٹ نہیں ہے
آج پکایا ہمیں سب سے مزہ تھا اس کو
ہاں ہاں بہت زیادہ مزہ آیا ہم نے تھوڑا تھوڑا بنایا نا پھر وہ جلدی جلدی ختم ہوا
ہاں اچھا کیا اس کو وہ تھوڑی سی نا وہ فرائی کر کہ مزہ آتا ہے
ہاں ہاں وہ تٹیکھا جب بنتا ہے نا زیادہ پھر وہ اس کو اچھا مزہ آتا ہے کھانا کھانے کے لی
ہاں ورنہ کیا
ہاں اور آپ بتا بس اور ایگزام ہوئے آپ کے اسکول میں بچوں کا
ان کو تو بڑے بچوں کو چل رہا ہے ایگزام ایف اے تھری اور فور لیا نا ان کو ایک ساتھ
میں بولا
آپ کی کون سی فرینڈ ہے وہاں
وہ ہے نا وہ منیہ منیزہ انہوں نے بولا ہمارے ایگزام چل رہے ہیں ابھی
ہاں ہاں وہ بھی تو آتی ہے اس کو کب ہے شادی بہن کو
اس کو ا انہوں نے بولا کہ چار سال کے بعد کریں گے شادی یا ٹینتھ کے بعد
چار سا ل ان کو نکاح بھی پڑے نا
نہیں نہیں ابھی نہیں
اچھا ٹھیک نہیں ٹینتھ کے بعد ہی کیا کرے گی وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے
ابھی ہیا کو ٹیوشن آنا تھا اس نے بتایا کہ ماسی نے بولا چھٹی ہے وہاں بھی ایک پھرے ن یہ وہ تھک گئی
ہ اس کو کل کیا کیا میں نے اس نے پکڑا تھا اسکیچ کلرس کیے تھے فیس کو کیا تھا کلر اپنے ہاٹھ
ہاں اس کے فیس کو بھی کیا ہوا تھا میں نے دیکھا نا فون پہ
پھر میں نے اس کو بندھ بندہ کے مارا پھر بولتی ہے ماں کو ماسی نے مجھے مارا
پھر وہ وہاں سے آئے نا وہ لگ بھگ دس بجے تک سوئی تھی
پھر سے اصل میں پتا ہے کیا ہوا میں نے پھر اس جب وہ سوئی نا اس کے بعد ہی میں نے پھر مجھے اسکول کے کچھ پروجیکٹس بنانے تھے میں وہی بنا رہی تھی میں نے دروازے کو اندر وہ ہوتی نا وہ مطلب ا سائڈ پھرتی ہے وہ سائڈ اسے آنکھیں تھوڑی کھلی اس کو لگا میں گھر پہ نہیں ہوں
اچھا اچھا
تو وہ پورا اٹھ گئی اس کو پھر میں بیٹھی اور میں نے کدھر ہو آپ کو موسی کے گھر میں پھر مطلب اس کو میں نے بولا مجھے لگا نا یے ڈھونڈ رہی ہے میں کہاں پے ہوں پھر میں نے اس تو بولا چلو میں لے جاؤں گی گھر
اچھا ٹھیک لیکن پھر وہ وہاں سے آئی نا وہ بول رہی تھی میں تھک گئی ہوں ٹیوشن میں پھر وہ لگ بگ دس بجے نیند سے اٹھی
ہاں وہ تھک گئی وہ ایک جگہ تو تھوڑی بیٹھی وہ وہ کر رہی تھی اوپر نیچے اندر
وہ پہلے مان ہی نہیں رہی تھی ٹیوشن آنا اس کو اصل میں اسکول بھیجا نا
اس کو کہاں یہاں بھی یے اس کو جب بابا آیا اس بابا نکلا اس نے اس کو رویا مجھے واپس جانا ہے بابا کے ساتھ جانا ہے
وہ مان ہی نہیں رہی تھی اسکول والوں نے بولا کہ اس کو پہلے ٹیوشن لو پھر اکتوبر میں اس کا ایڈمیشن ہوگا یہاں پے
اس کو بھی حمزہ کو بھی
یے بول رہے تھے کہ ہم ان کو الگ الگ اسکول میں چھوڑیں گے پھر آپ نے بتایا نا یے اسلامک
بہن کو بولنا یے آ اسلامک گلوبل اس کو بالکل بھی نہیں بھیجنا
ہاں ہاں اس کو بتایا کل ہی اس نے بتایا چلو ٹھیک ہے اب ہے نا ہمارے اس گھر کے پاس الہدہ اسکول
ہاں بولنا اگر مطلب کسی اور گورنمنٹ اسکول میں ڈالو گی نا وہ ٹھیک ہے لیکن اس سال میں گلوبل بھی نہیں بیجنا
ہاں وہاں پے بول رہی تھی میری بہن بھی وہاں پے کچھ ڈرتے ہیں بچے
نہیں ڈرنے کا چھوڑو نا وہاں پتہ ہے وہاں گندا سیلبس ہے وہاں کچھ نہیں پڑھاتے تے ہیں بچوں کو وہاں صرف بولتے ہیں ہم ایکٹیویٹیز بھی ٹھیک ہے میرے اسکول میں اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے بچوں کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہوتی ہے پتہ ہے وہاں کے فرسٹ کے بچے ہیں نا ان کو ٹی ایچ یی اتنا پڑھنا نہیں آتا ہے
پھر وہ بکواس اسکول ہے ہوگا
ہاں ورنہ کیا وہاں ریڈنگ پے فوکس نہیں ہے وہاں رائٹنگ پتہ ہے وہاں مطلب سیکنڈ کے بچوں کو بچے کتنا گندا لکھتے ہیں اس حساب سے مجھے لگتا ہے ہمارا اسکول اس چیز اس معاملے میں بیسٹ ہے وہاں یو کے جی سے ہی بچے کو کرسو ہے
پھر وہ ام پھر بولا وہپ نے کیا جب اگر وہ یے وہیں پے بیٹھے گی ہمارے گھر میں تو پھر ہم الہدا میں چھوڑیں گے اگر نہیں بیٹھے تو پھر یہیں سے کوئی اسکول دیکھیں گے
اس کو بولو بہن کو مطلب اگر او ایس ایس بھی ڈالو گی وہ بھی اچ اچھا ہے ہاں او ایس ایس بھی اچھا پہے بولو کہیں اور اسکول لیکن اسلامک گلوبل بالکل بھی نہیں نہ اسلامک گلوبل نہ مسلم پبلک
ہاں اس نے بھی بتایا پھر ٹھیک ہے میں نے اس کو کل آپ نے کل بتایا نا مجھے میں نے اس کو بولا پھر اسے نے بتایا ٹھیک ہے
اس کو بولنا یے نہیں جاتے تھے وہ پتہ ہے وہ زینب ہلاب انس ہلاب جن کا نا باپ گزر گیا ان کو ماں باپ ڈالا تھا نا وہی ان کو لگا تھا وہ بڑا اسکول ہے انہوں نے ایک سال میں ہی ان کو واپس نکالا وہاں سے اس کی بیٹی کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوئی اس کی ریڈنگ نہیں آئی اس کی ماں کو اتنا نہیں اس کو ریڈنگ رائٹنگ وہ لکھتی تھی پہلے یو کے جی تک کرسیو پھر اس نے اس کو فرسٹ میں ڈالا وہاں لیکن اس کی ہینڈ رائٹنگ اتنی گندی ہوئی اور مطلب فرسٹ میں بھی ان کو پڑھاتے تھے وہ ورڈز اے فار وہاں پڑھائی کچھ بھی نہیں ہے
ہاں اسی لیے آپ اس کو پھر وہاں نہیں چھوڑیں گے ہمارا کیا فائدہ ہوگا پہلے ہی ٹیوشن میں آپ پڑھے گی تو پھر چھوڑیں گے کہیں یہ پہلے مانتے ہی نہیں یہ بولتے میں چھوٹی ہوں
یہ بولتے ہے میں نہیں جاؤں گی میں چھوٹی ہوں ہاں ہاں
جب اس کو فرینڈس بنیں گے نا وہاں پہ
ہاں پھر عادت ہوتی ہے نا اس کو پھر وہاں پہ بیٹھتے خود ہی
ہاں آج کل ہمارے اسکول میں کل ایک نے بچے کو لایا وہ بچارا ابھی دو سال کا ہے میں بولتی ہوں وہ پیرنٹ کیا ہے اس کو
اس کو ایڈمیشن ہوا وہاں پہ
اس کو کہاں مانا میم نے اس کو میم نے بولا یہ ا بھی بہت چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا کیا کرو گی ایڈمیشن ان کو بچے گھر میں ان کو گھر میں تنگ کرتے ہیں تو یہ لاتی ہے اسک
اسکول ہاں ہاں ورنہ کیا دو سال کا تو بہت چھوٹا ہے یہ پھر بھی تین سال کی ہونے والی ہے نا
نہیں ہاں تین سال کی یہ ٹھیک ہے تین تری پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے
ہاں ہاں دو سال کا بچہ کیا کرے گا وہ تو صرف روئے گا اسکول میں
ورنہ کیا وہ زیادہ ہی ظلم کرتے بچے پہ پتہ نہیں کیا ایل ایل بی کرانا ہوتا ہے چلو میں تمہیں بعد میں کال کروں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ